ہلو السلام و علیکم
ہیلو السلام وعلیکم
اور بتائیے کیسے ہیں آپ
بس خیریت آپ بتائیے
بس سس خیریت
اور کیا کر رہی تھی آپ
بس پانی پی رہی تھی
ہاں صحیح بات ہے پانی ہی تو د زندگی کی اہمیت ہے نا
جی جی جی دیکھیے اللہ تعالی کا شکر ہے جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی نعمت پانی عطا فرمایا ہے
بالکل بالکل یار آپ جو ہے ہماری آب ایک زندگی آب زندگی ہمارا بہت ہی ضروری ہے
جی جی پانی جو ہے وہ تو ہماری زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے اس کے وہ اس اس کے بنا دیکھیے ہم اس کے بنا ہم نہ تو چاہے ہم ہیں یا کوئی جانور ہے یا کوئی بھی ہے پ پیڑ پودے ہیں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا
اور یہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت چیز ضروری ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی ہمیں آتا ہی کہاں سے ہے جیل سمندر بارش سے اب ہم اسی کو اسپائل کر رہے ہیں اسی کو خراب کر رہے ہیں اس میں کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں تو ہماری زندگی کیسے صحیح رہے گی
جی جی بالکل صحیح فرما رہے آپ بس دیکھے نا پانی تو ایک پانی تو ہے جو ہمیں صاف ستھرا چاہیے بالکل دیکھیے پانی ہمارا ہر جگہ یوز ہوتا ہے کھانا بنانے میں نہانے میں کپڑے دھونے میں ہے نا صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کھیتی باڑی میں بھی ہو ہوتا ہے تو پھر یہ ہمیں تو یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے تو ہم اگر پانی کو انی صاف رکھیں گے تو ہم یہ پھر کیسے کر سکتے
وہی ہے نا ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اگر ہم پانی کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کیا کیا فائدہ ہے نا ہمیں پانی میں تو کہتی ہوں ہمیں پانی کی زیادہ سے زیادہ بچت کرنی چاہیے تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی اس کسی ک کی کمی نہ ہو نا
جی جی جی بالکل بالکل
کیونکہ پانی کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا
جی جی بالکل بالکل دیکھیے پان نی ہے جو جسم کا بہت بڑا ایک مسلم ہوتا ہے
ہاں
ہمیں صاف ستھرا پانی پینا چاہیے گندے پانی سے کیا ہے گندے پانی سے دیکھو بیماری تو پھیل رہی ہیں
بالکل بالکل ہمیں بل میں تو کہتی ہوں بالکل صاف اور پکیزا پانی اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم پاکیزہ پانی نہیں پئیں گے تو ہماری صحت کو بہت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل کا جو پانی ہے وہ بھی صاف نہیں ہے اس میں کیمیکلس ملاوٹیں کی گئی ہیں
دیکھیے پانی تو ایک اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے تو اسے جتنا ہو س جتنا ہو سکے ہمیں پانی کی قدر کر قدر کرنی چاہیے ہے نا
ہاں اللہ ک
ہر کسی نے جی جی ہر گز ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں جتنا ضرورت ہو پانی لو پھر اب تو نل بن کر دیجیے اپنا
ہاں وہی ہے نا اور تو لوگ تو سمجھتے نہیں ہے اب جہاں پہ یہ گورنمنٹ پانی پانی لگا ہوا ہے نلکے لگے ہوئے ہیں لوگ آتے ہیں پانی بھرتے ہیں کھلے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری اس سے کتنا ہمیں بربادی ہو رہی ہے اگر ہم اپنے آپ کا نہیں دھیان رکھیں گے تو ہم کس چیز کا دھیان رکھیں گے کتنے ہم گیس مند ہوئے
جی جی
اور وہی
بس دیکھیے آج کل تو آج کل تو دیکھو کچھ شہروں میں پانی کی قیمت تو بہت کم ہوتی ہے بہت کم ہے کچھ لوگ تو صاف پانی پینے کے لیے بھی اتنی اتنی دور کا سفر کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں صاف پانی چاہیے بالکل
ہاں پہلے تو آپ کو پتا ہے چشمے سے پانی چشمہ سا پانی آتا تھا ٹھیک ہے وہاں سے بڑتے تھے لوگ اپنے گھروں سے بالٹیاں جھیل سے بھرتے تھے اتنا صاف سمندر پانی آتا تھا اور آج کی جلیں دیکھو آپ نے لوگوں نے کتنا کوڑا کرکٹائن پھیک کی کیا حالت کی ہوئی ہے ان کی
کی آج کل تو ہر کہی گندگی ہے
ہاں وہی ہے نا اور لوگوں کو آج کل یہ ہے کہ پانی کی ہم فضول خرچی کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہی وہ ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت ہی ہانیکارک ہے نا
جی جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ گندا پانی کر کیا رہا ہے ہمیں بیماری تو کر رہے ہیں ہم میں انسانوں کو بیمار کر رہا ہے جانوروں کو بیمار کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ
ان کو ہے ہی نہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ جس کو میں پانی کی قدر نہیں ہے اسے اپنا مستقابل محسوس کیسے ہوگا ہے نا اس کو اپنا مستقال کیسے محفوظ ہوگا
بس سوچنا چاہیے نا کہ پانی کا استعمال سوچ سمجھ کا کرنا چاہیے
ہوں ہمم
اہمیت کا پتا نہیں نا احمید پر جوور دیکھو میں یہی کہوں گی اگر ہم پانی کی پانی کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی صاف ستھرا مطلب پانی ملے گا
ہاں اور پانی جو ہے صرف ایک ضرورت نہیں ہے بلکہ نا یہ قدرت کی سب سے خوبصورت نعمت ہے
جی جی جی
پ اس کی تو ہمیں حفاظت کرنی ج سے ہماری آئے
ہیلو
ہاں جی ہاں جی بولیے
جی آواز آپ کی بند ہوگی تھی بیچ میں جی جی بس میں تو یہی کہنا چاہو گی کہ ہمیں پانی جو ہے بالکل صاف ابلا اوبا اور محفوظ پانی پینا چاہیے
ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
پانی کی جو ایک ایک بوند ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے
ہاں ہر قطرا ہر قطرا یہ آپ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری
جی جی جی پانی کا استعمال کرنا ٹھیک ہے جیسے ضرورت تو ویسے ہی کرنی چاہیے
ہاں وہی ہے نا جہاں پیالی ہوگی اور جہاں ہریالی ہوگی وہیں ہماری خوشحال اچھی زندگی ہوگی ہوگی
جی جی
ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے نا کہ ہم مامنے رونق جو ہماری رونق تھی ہم وہ ختم کر رہے ہیں پانی کی بچت نہیں کر رے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے اچھا تھوڑی ہے
جی جی جی ہمہیں دیکھ کو ہمیں اپنے ساتھ والوں کو ہمیں خود کو بھی پانی کی حفاظت کرنا چاہیے
بالکل بالکل یہ ہمارے لیے کش
سب کی ذمہ داری ہے یہ تو جی جی اللہ تعالی نے دیا ہمیں اللہ تعالی کی نعمت ہے جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ بخشا ہے دیا ہے
ہاں بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
تو اس لیے پانی کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے
ہر ایک بوند کی ہمیں اہمیت کرنی چاہیے
جی جی جی جی
اور سوچ سمجھ کر ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے
بارش کے پانی کو بش کے بارش کے پانی کو جوڑو ٹھیک ہے نا اس کو ابالو اس کو اسٹور کرو یہ پانی کی بچت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا بچت کر رہے ہیں نا اس کی حفاظت کر رہے ہیں ایشور کی نعمت کو ہم بچا رہے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمارے ہیں آپ
کیجیے
جی جی ہمیں تو یہ ہو تا ہے کہ ہم پانی پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے
ہاں اور کیا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پانی مل رہا ہے
جی جی پانی کے بنا تو دیکھو کچھ بھی نہیں ہے پانی کے بنا تو جی جی
ہاں جی ہاں جی کچھ شیتروں میں آپ کو پتا پانی کی کتنی بری حالت ہے وہاں پانی ہی نہیں ملتا ہے
جی پانی کی کمی تو کئی کئی دیشوں میں ہے کئی ملکوں میں ہے پانی بھی ایک کئی دیشوں لیے نا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جیسے راجستان والی سائڈ دیکھ کو وہاں پر بہت بہت مسئلہ ہے وہاں پر پانی کا لائٹ کی دیکھو پانی نہیں ہوگا تو لائٹ کہاں س سے آ جائے گی
اور ہم لوگ تو پانی کا مطلب اس گرمی میں ہم نے کتنی پانی ہم نے تین تین ٹائم نہاۓ اے ہم ضرورت سے زیادہ ہم نے ویسٹیج کی ہے
جی جی جی
ہاں ہاں ہمیں اس کی بچت کرنی چاہیے میرا تو ماننا یہ ہے
کل تو جی جی آج کل دیکھیے ندیوں میں بھی دیکھ لو سمندر دیکھ لو یا کچھ جھیل دیکھ لو وہاں پر بھی انہوں نے کوڑا کچرا ڈالا ہوا ہے گندگی اتنی فیلائی ہوئی ہے انہیں نا روکنا چاہیے گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے کچھ کرنا چاہیے انہیں میرا تو یہی مشورہ ہے کی گورنمنٹ کو کچھ بولنا چاہیے
ہاں کرتے ہیں کچھ کریں گے بات پھر کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ چلیے ہاں جی ہاں جی اور سب خیریت ہے نا
جی جی سب بڑھیا آپ بتائیے
بس میں تو یہی کہتی ہوں کی اپنے آپ کا بچاؤ کرو جس سے اچھی زندگی جیو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھیس کو لاگو کرو تاکہ ہماری نسلوں کو بھی پتا چلے کہ پانی ہما رے لیے کتنا ضروری ہے
جی جی بالکل
چلیے کریں گے دوبارہ آپ سے بات
اور آپ کے بچے
بس بس ٹیوشن گئے ہیں ابھی
بس میرا بیٹا بھی ابھی ٹیوشن ہی گیا ہے جی چلو پھر ایک پھر کبھی بات کریں گے ایک دفعہ جی جی چلیں جی شکریہ خدا حافظ